وعلیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہے
تو ہے آپ کا
جی کیا بول رہے ہیں
آپ کیسے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ آپ کے گھر میں وہاں باپ بھائی بہن سب ٹھیک
شکر اللہاکہ سب ٹھیک ہے
بہت ہی بڑھیا ہوا یہ تو اور سنائیے کھانا وغیرہ کھا لیا
ہاں جی کھانا کھا لیا بس ایسے ہی بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ جب ہم جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہم کیسے کھیل کود میں ہوتے تھے کھیلتے تھے میدان میں جاتے تھے کھیلنے اور آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے بس موبائل فونس پہ لگے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں نکلتے ہیں کھیلتے نہیں ہیں
جی بالکل صحیح بات کہی آپ جی بہت صحیح بات کہی آپ نے جو ہمارا بچپن گز رہا ہے بہت ہی اچھا گزرا ہے کیونکہ میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم بچپن میں ایسے ہی باہر نکلتے تھے اور پانچ چھ بجے ٹیوشن وغیرہ سے آ کے باہر جاتے تھے اور پھر ایسے ہی کوئی کھیل کھیل لیتے تھے کرکٹ ہو گیا فٹ بال ہو گئی بہت ساری گیمز ہوتی تھھی اس ٹائم تو ہم وہ کھیلتے تھے آج کل کے بچے ہی دیکھے تو اس حساب سے تو وہ باہر کے کھیل کھیلتے ہی نہیں ہیں
آج کل کے بچے اسکول جاتے ہیں پھر تو زیادہ تر پھر آج کل کا جو گھر پہ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی فون پہ ہی ہوتا ہے ہمارے ٹائم پہ تو فون نہیں ہوتا تھا آج کل کے بچے پھر زیادہ تر گیمس کھیلتے ہیں فون پہ فون پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں
جی جو وہ ان کے لیے مناسب جی بالکل صحیح وہی میں بھی بول رہا ہوں کہ پہلے کے دور میں جب ہم چھوٹے تھے اس ٹائم ایسی ہوتی تھی کہ ہم اسکول سے آ کر ٹیوشن وغیرہ جاتے تھے پڑھ کر آتے تھے پھر درسگاہ وغیرہ جا کر اپنا کھیلنے کودنے میں لوگ جاتے تھے کیونکہ اس ٹائم زیادہ موبائل فونس بھی ہر کسی کے پاس میسر نہیں تھے
ٹائم پہ جب ہم چھوٹے تھے تب تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ زیادہ نہیں تھا تب تو ہمارے پاس فونس بھی نہیں ہوتے تھے آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فونز ہے جس سے کہ وہ اس کی اسی کے ساتھ اپنا ٹائم گزارتے ہے اور اس سے سب سے بڑا نقصان ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ موبائل فونس کے ساتھ زیادہ زیادہ رہے کر ان کا ذہن بھی زیادہ ٹھیک نہیں رہتا ان کا ذہن کام کرنا زیادہ کام کرنا بند کرتا ہے
بہت ذہن خراب ہو گیا ہے انسان کا دماغی توازع بھی صحیح سے کام نہیں کرتا یہ ب چم کے لیے ہی نہیں ہے
یہ ہر ایک کسی کے لیے لیکن اگر ہم بچپن میں ہی چھوٹے بچوں کو ہی اس کی طرف نہ رکھے موبائل فونس کی طرف توجہ نہ کرے چھوٹے بچوں کو سکھائے تو تاکہ وہ باہر جائے میدانوں میں کھیلے جیسے ہم کھیلا کرتے تھے
جی بالکل
بہت حد تک ان کا ذہن صحیح راہ پہ جائے گا
جی بالکل بالکل تو آپ بچپن میں کیا کھیلا کرتے تھے زیادہ جو آپ کو ابھی بھی پسند ہے
مجھے جو ابھی بھی پسند ہے میں جو کھیل کھیلتا تھا بچپن میں ہم نکلتے تھے جاتے تھے میدان میں تو ہم وہاں پر پھر فٹ بال کھیلا کرتے تھے گھنٹوں تک کھیلا کرتے تھے اور جب ہمیں اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو ہمارا کام ہوتا س سا صبح نکلنا دوپہر کو آنا پھر واپس سے نکلنا کیونکہ موبائل فونس تو ہمارے پاس تھے نہیں ہمارے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوا کرتا تھا ہم اچھے سے دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے ہم اچھے سے دوست بناتے تھے ہم اچھے ماحول میں رہتے تھے ہمارا ذہنی توازن بھی صحیح رہتا تھا ہماری صحت ٹھیک رہتی تھی کھیل کود کے ساتھ
میرا بھی یہیں بچپن میں ہم زیادہ تر کھیلتے تھے کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے پہلے تو تو ایک بار کی بات ہے کہ ہم اتوار تھی تو ہم کرکٹ کھیلتے کھیلنے نکلے تھے تو میں جو اپنی ٹیم ہے اس کا بالر تھا تو ایسے ہی ہم بالنگ وغیرہ کر رہے تھے تو میں نے جو بیٹس مین تھا بلے باز کو جب ایل بی ڈبلو کے ذریعے ان کو آؤٹ کیا تو پھر وہ بولنے لگے کہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے ساتھ میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو میں بھی بھی ہمیں سوچا کہ
سے ایسی ہوتے ہیں بچپن میں ہم ایسی کھیل کود میں لگے ہوتے تھے لیکن اس سے ہم ٹھیک رہتے تھے ہم اپنے نئے نئے دوست بناتے تھے ہم سیکھتے تھے ماحول میں کیا کیسے کیا چیزیں ہوتی ہے
بالکل صحیح وہی بات میں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر جب اس نے ایسا کچھ بولا کہ میں آپ کو دکھاؤںا اب میں کیسی بال کروں گا تو میں بھی سوچ رہا تھا اب دیکھیں گے کیا کرے گا تو میں جب بیٹس بیٹنگ کرنے اترا تو ان نے میری بال عامر جب بال ماری تو وہ میرے سرے جبڑے پہ لگ گئی اور اور اس ٹائم پھر میرا جبڑے میں بہت درد ہو گئی تھی اور میرے ٹانکے بھی لگے تھے اس ٹائم
رہا ہے بچپن کا کہ ہم کھیلتے تھے روز کھیلتے تھے فٹ بال ہم
جی
تو اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا کیونکہ میدان میں خالی ہم چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے میدان میں ہم بڑے بھی ہوتے تھے وہاں پہ ہمارے بڑے جو ہمیں سکھاتے تھے وہاں پر اس سے ہمیں ایک چیز پتا چلتی تھی کہ زندگی اگر ہماری جتنی بھی زندگی ہے ہر ایک مرحلے پہ ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا سیکھنے کو ملتا تھا زیادہ تر کہ بچپن میں جب ہم نکلتے تھے کھیلنے ہم دیکھتے تھے ماحول کیسا ہے کس ماحول میں رہنا صحیح ہے اور کون کون سے کھیل ہم کھیل سکتے ہیں باہر
جی بالکل یہی ہے کہ آج کل کے بچے جو ہیں جو وہ زیادہ کھیلوں میں
شموورت نہیں کرتے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کھیل رہا ہے وہ بولتے ہیں نہیں ہم نہیں کھیلیں گے وہ زیادہ سے زیادہ موبائل ہی چلانا پریفر کرتے ہیں
سب سے زیادہ جو نقصان ان کو ہوتا ہے اس چیز سے موبائل فونس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے
جی بالکل ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہے جی صحیح ہے یہ بات بھی صحیح ہے ان کو اینک لگانی پڑتی ہے اب انسان کر بھی کیاا سکتا ہے آج کل کے دور میں ماحول بھی خراب ہے باہر کا ا ماں باپ ڈرتے ہیں بچوں کو باہر بھیجنے میں وہ سوچتے ہیں کہ بچے کسی غلط صحبت میں لگ جائیں گے لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے کھیل کود میں بھی لگائے جس سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے
صحیح بات بولی آپ نے ماں باپ کو چاہیے والدین کو چاہیے کہ کہ وہ اپنے بچوں کو بچوں کے ساتھ وقت گزارے وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلے باہر میدانوں میں لے کر اپنے بچوں کو اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کو باہر چھوڑیں گے اکیلے تو شاید وہ آج کے ماحول میں ان پہ برے اثرات پڑ سکتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ ہفتے میں ایک دن نکال کر بچوں کو باہر لے جائے گھمانے لے جائے بچ بچوں کو باہر میدانوں میں لے جائے بچوں کو کو کھیل سکھائے جس سے وہ موبائل فون سے دور رہ جس سے ان کی طبیعت بھی ٹھیک رہتی ہے جس سے ان کا ذہنی توازن بھی ٹھیک رہتا ہے
جی بالکل
یہی ہے کہ ہمارا بچپن تو بہت ہی اچھا گزرا آج کل کے حساب سے تو دیکھے تو آج کل کے بچے اتنا کھیلوں میں
ہاں صحیح بات جو ہمارا بچپن گزرا ہے ہم نے اپنے بچپن میں بہت زیادہ مزے کیے ہیں اس کے برعکس جو آج کل کے بچے ہیں ان کا جو بچپن ہے ابھی یہ اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دنیا پوری طرح سے نہیں دیکھیے کیونکہ یہ دن بھر لگے ہوتے ہے فونس کے ساتھ
جی بالکل یہی ہے کہ آج کل کا آج کل کا جو بچہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی رہتا ہے کہ وہ بولتا ہے نہیں میں فون ہی چلاؤں گا کے بجائے وہ ایسے ہی رہتے ہیں لڑکیوں سے بات کرتے رہتے ہیں بہت سارے دوست بھی میرے ایسے ہیں جو بولتے رہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کی سے بات کر رہا ہوں یہ میری بہن ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا بہن تو ایک کی ہونی چاہیے بہن جو اپنی خون کی سگی بہن جیسے کہتے ہیں وہی ہوتی ہے خال جی لی
ہاں میں نہیں بتائی بالکل کچھ ایسے دوست ہے جو لگے ہوتے کرتے ہیں ایسے گیپ جو ان کو جانتے بھی نہیں ہوں گے ان کو رابطہ کرتے ہیں فونس کے ذریعے ان کو میسیجز کرتے ہیں ان کو ایک حساب سے وہ پریشان کرتے رہتے ہیں
جی بالکل بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے
اور بتائیے آپ آپ ابھی کچھ کھیل کھیلتے ہیں ا
بس یہیں سے شام کو بڑے ہو کر بھی ہم کھیل تو کھیلتے ہیں ہی ہے کیونکہ بچپن سے عادت ہے تو باہر جاتے ہیںے کرکٹ وغیرہ اگر کوئی کھیلتا رہتا ہے تو ان کے ساتھ کھیل لیتے ہیں
ہاں اگر اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اگر ہم جو جیسے ہمیں بچپن کی عادت ہے باہر میدانوں میں کھیلنے کی باہر نکلنے کی دوستوں کے ساتھ جیسے کہ میں کھیلتا تھا فٹ بال ابھی بھی جو کھیلتے ہیں تو ہماری صحت ٹھیک رہتی ہے ہمارا ذہنی توازن ٹھیک رہتا ہے آج کل کی جو پریشانیاں ہوتی ہے ہم کھیل کود کے ساتھ ا رہنے سے ہماری پریشانیاں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارا دماغ ان کھیل کود کے ساتھ لگا رہتا ہے
جی بالکل صحیح صحیح بات کہ ہے آپ نے اب دیکھتے ہیں یار انسان دیکھتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آج کے وہ زیادہ باہری کھیلوں میں توجہ نہیں دیتے ہیں تو برا بھی ایک
چاہیے کہ وہ ہم ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہمارے گھر پہ چھوٹے بچے ہوتے ہم ان کو اپنے ساتھ لے ہم ان کو میدانوں میں لے کھیلنے ان کو بتائے کہ کھیل کود کے ساتھ رہنے سے کیسے ہم ٹھیک رہتے ہیں کیسے ہم اپنا بچپن اچھے سے گزارتے ہیں
جی بالکل بالکل آپ کے ساتھ اس بارے میں بات کر کر مجھے بہت ہی اچھا لگا امید ہے آپ کو بھی اچھا ہی لگا ہوگا
ہاں جی مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی آپ کے ساتھ بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی بات ہوگی
جی جی چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ